جی اللام اللہظ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب تب خیریت سے ہو
جی سب خیریت ہے بس اللہ کا شکر ہے جناب اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہیں جناب
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو والد والدین سب کےریرس ار اللہ کا شکر ہے اور آپ بتاؤ آج کا آج کا جو موسم کا کس طرح کا مزاج ہے
موسم کا اس طرح مزاج ہے کہ جناب دل باغ باغ ہو رہا ہے موسم کا مزاج اس طرح ہے کہ اس میں بس چائے کی چستکیاں لیتے رہے پکوڑے کے ساتھ ماشاء اللہ
جی جی بٹ سب سے فرما ہے ابھی ہمارے یہاں کا جو موسم م ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو مطلب بارش بھی نہیں ہو رہی بس تھوڑا موسم بگڑ رہا ہے اور ہل ہلکی ہلکی مند مند ہوا چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ جیی ماشاء اللہ ا شدید گرمی میں آپ کے یہاں ہوائیں چل رہی ہے تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جناب جہاں آدمی گرمی کی سختی سے گرمی کی سختی سے اور جہاں آدمی پیاس کی شدت سے پریشان ہے آپ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہے اللہ کا فضل ہے جناب
جی آ کل لو ج آا ہے ن
جی جی بے شک بے شک موسم کی تب اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کچھ وقت کے لیے پ کچھ وقت کے لیے گرمی آ جاتی ہے زیادہ کچھ وقت کے لیے سردی زیادہ آ جاتی ہے ہاں تو اس لیے جو ہے ہاں تو ہم لوگ مطلب کہ پریشان نہ ہو موسم کی گرمی کو دیکھ کے موسم کی سرد کو دیکھ کے بس صبر کرنے والے ہونے چاہیے ہم اللتر بتر اور سازگار موسم کو بنا دے گا
وہ تو یہی تو ہے ابھی جیسے بارش ہوگی ہے نا تو بارش کے اندر الحمد للہ جوب مطلبات واتاورن بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جو مطلب ٹھنڈا ہو جاتا ہے مند مند ٹھنڈنڈ ہوا چلتی ہے اللہ کا شکر ہے جس سے کہ جب اپن کو اتنی راحت ملتی ہے اور جو ہمارے یہاں کا پہاڑ ہے وہ بھی ان شاء اللہ ایک دم ہرا بھرا ہو جاتا ہے ابھی بھی ہرا بھرا ہے اللہ کا شکر ہے پرکرتی ہے یار پرکرتی تو اچھی رہنی چاہیے دیکھ جتنا اپنا جو وااتاورن اچھا رہےا آس پاس کے جو پیڑ پودے تو اس سے جو اپن کو آکسیجن اچھا ملے گا اور اپنا سواستھ بھی اچھا رہے گا ان شاء اللہھ تو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہترین جناب بہت بہتر ترے اللہ کا شکر ہے دیکھیے اللہ تعالی کے سینے کو محنت دکانوں پر ہے کہ اگر ایک ایک نعمت کا انسان شکر ادا کرے تو پوری زندگی ختم کر دے گا کا شکر ادا نہیں کر سکے
اللہ تعالی کی نعمتیں تجھے اللہ تعالی کی بارش بارش کا موسم بنایا ہے کہ مطلب جب بارش بھی بناتے ہیں مطلب جو گرمی بارش سردی مطلب بہت سارے ایسے موسم ہیں جس سے کہ اپن کو مطلب ہر موسم کے اندر آپ کو جوش ہے شری ہے وہ صحیح رہتا ہے ہر موسم میں گھل جاتا ہے
آ وائد کوک
کئی باہار کا ہو تو پھر اس کو تو کیا ہے مطلب موسم پرریوررتن ہو جاتا ہے تو اس میں بیماری آ جاتی ہے کسی کسی کا تو بیماری ہو جاتی ہے موسم چینج ہوتا ہے کسی کو کیا ہو جاتا ہے کسی کو کیا مطلب بہت ساریے ایسی چھوٹی موٹی اس کی بیماری چلتی رہتی ہے
پڈنا پڑے گا ب بولنا پڑے گی بالکل بالکل صحی بات ہے ماشاء اللہ جی جی ہر موسم دیکھیے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیے بارش کا موسم ہر انسان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے بارش کا موسم جو ہے آپ دیکھے کہ بارش کا موسم کسانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کسان بھائی اس میں کھیتی کرتا ہے کہ نہیں بہت ہی بارش کا موسم ہر انسان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے جناب
تو انشاء اللہ آپ کو صحیح فرمایا کہ مطلب یہ کسان ہوتے ہیں نا سر کسانوں کے لیے تو جو بارش ہے وہ بہت ہی خوشحال ہے مطلب وہ خوش ہو جاتا ہے جب جسے وہ بو دیتا ہیں کچھ بھی اور جیسے جیسے کہ مطلب ابھی وہئی مطلب گیم ویم جو ہویا ہے باجرہ واجرہ مطلب جس پرر کی جو فصل وہ یہ ہے نا تو اس کے اکارڈنگ اگر بائیش ہو جائے نا اس ٹائم میں تو ان کا جو پانی کی جو سمسیا ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس سے ان کو مطلب سینچائی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی پانی ڈالنے کی کھیت کے اندر جو پرکرتی والا پانی چل جائے گا تو اس سے جو اچھا رہائے گا وہی تو دیکھو واتاورن جب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے اور آس پاس پیڑ پودے ہوتے ہیں
ہاں
کیونکہ دیکھو گرمی اگر پیڑ پودے نہیں ہوگی نا تو جو اپنا وااتاورن ہے وہ بہت زیادہ دشت ہوگا اور گرمی زیادہ پڑے گی اس سے اور اس میں بہت زیادہ پرابلم کے سامنا سامنا کرنا پڑے گا کوئی تو
جی جی بالکل بالکل صحیح ماشاء اللہ
وہی تو آج کل جو موسم آج کل جو وہ پیڑ پودے بھی زیادہ کاٹ رہے ہیں آج کل آج کل کے جو نوجوان مطلب جو پیسے کی لالچی میں پیڑ پودے کاٹ دیتے انوں بھی نہیں پتا کہ مطلب پیڑ پودے بھی ضرورت ضروری ضرور ہے اپنے لیے مطلب ضرور کیجیے یہ پیڑ پودے
بالکل بالکل
وہ تو پیڑ پود سے میں پل ملتے ہیں یعنی بہت ساری جو چیزیں کھانے کی وہ ملتی ہے ہوا ملتی ا اچھا جو واتورن ملتا ہے اور بارش کے اندر اگر پیڑ لگا دیں تو ان شاء اللہ جو پھر آٹومیٹک بڑھنے لگتا ہے
جی جی صحیح بات ماشاء اللہ بہت بہتر سر بہت فوائد حاصل کرتا د رخت جیسے آپ دیکھے کہ کپڑے جو بنتے ہیں کپڑے کس سے بنتے ہیں جناب درخت بنتا ہے ظاہر سی بات ہے طرف سے کپڑے بنتے ہیں مطلب کہ طرح طرح کے ا کپڑے ہو سوتی ہو یہ ہو وہ ہو مطلب کہ بیڈ شیٹ وغیرہ سارا چیز تو مطلب درخت کے مطلب سے آیا جی
پیڑ پود سے جو مطلب پیپر بنتے ہیں ینی ب ر کی بنتی ہے فرنیچر کی چیزیں پیڑوں پوں پیڑ پودے سے بنتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو مطلب لکڑیوں سے بنتی ہے فرنیچر ٹائپ کی اس میں
بالکل بالکل سحی بات ہے جناب
اپن اپنا جو اپنا نقصان ہوگا اپنا جو وااتاورن ہے وہ خراب ہوگا
بالکل صحیح بات ہے جناب آپ دیکھے کہ مطلب کہ درخ لگانے سے کہ مطلب کہ ہم کتنے انسانوں کے فائدے کر رہے ہیں اللہ کی کئی ساری مکل کاد در نیچے بیٹھ رہی ہے آپ دیکھیے چرندے پرندے جو وہ بھی درخت پہ بیٹھ رہے ہیں تو ہاں مطلب کہ سب کے لیے فائدے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں نیکی تو ادا فرمائیں گے جناب ہم دوسرے کے لیے سوچے ہم دوسرے کے لیے سوچے
یہ وہی تو اپن خود کا فائدہ دیکھتے ہیں اس کے اندر آج کل جو مطلب لوگ ہیں وہ خود کو فائدے کے لیے اور کا نقصان کر دیتا ہے
جس سے اپنا خود کا فائدہ ہو جائے گا پیٹ کاٹنے سے بجو پنچھی پرندے رہتے ہیں ان کا تو گھر اجھڑ جائے گا نا اس سے ان کا تھوڑی سوچے گئے وہ کہ نہیں یار ان کا گھر اجڑ گیا مطلب وہ بولتے نہیں ہے پکشی تو ایسا مطلب تھوڑی ہے کہ مطلب جو ان کو مطلب اپ گھر کو ہی کاٹ دے ان کا جو گھر بار ہوتا ہے گھونسلہ بنا رہتا ہے اس کو نشٹ کر دے
جلو م کرش
سے نقصان ہوتا ہے نا بہت زیادہ
کوئی لگا م کو بالکل صحی ماشاء اللہ بہت بہتر ہےیک
اپنا جو واتاورن ہے وہ بھی شدھنا رکھنا چاہیے کی ابھی جو یہ
ڈ آ بالکل صحیح بات ہے بالکل
اور بارش کے اندر آرام سے گھومنا دیا
جی جی صحیح بات ایک دم سازگار موسم بارش کے موسم میں تو موسم ایسا ہو جاتا ہے سازگار اس میں جا کے گھومے اس میں اپنے گھر والوں کو گھمائے اپنے دوستوں کو گھمائیے ہاں اپنے گھر والوں کو گمائیے اپنے دوستوں کوے کیاے جی جی چلیے
پھر دوست دو کے ساتھ جائے گھومنے پہاڑوں پر جائے وہ آتی ن پ لو بجٹ کو
ایک جوٹا ہوا بچارے ماشاء اللہ جی جی بہت بہترین بالکل بالکل صحیح بات ہے خاص کر کے جناب گھومنے کا مزہ جو گاؤں میں آتا گاؤں میں آپ کو میں ہریالی ہر جگہ سب جو شاداب ایک دم مطلب کہ سوچے کہ گاؤں کا ماحول ہے اس کا ٹکر میں کوئی جگہ نہیں ہے نا لیک نہیں
نہیںی تو گاؤں کا جو واتورن ہے وہ مطلب شہر سے تو بہت سو گنا اچھا ہے جو گاؤں کا واتاورن ہوتا ہے نا اس میں اتنے سارے پیڑ پودے ہرے بھرے پیپل سفیدے کا ارے ان مطلب اتنے سارے پیڑ پیڑ پودے ہیں نیم کے بھی ہے اچھی کھانے کے مطلب بہت سارے پیڑ پودے ہیں
آپ دیکھے جناب کے شہر میں لوگ مطلب کہ نہانے کے کے لیے غر سے اور کیا کہتے ہیں کہ سمندر سمندری علاقے میں کہاں جاتے لوگ جاتے واٹر پارک اور گاؤں میں تو ندی تالاب ایک دم پورا ایک دم میدان ندی ندی پانی پانی نظر آتا ہے ہے کہ نہیں
اندر دیسی بالک رہتے نا
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب ہاں یہ بات دی دیسی مطلب دیسی واٹر پارک
جی جی بے دیسی واٹر پارک گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیسی ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیسی چیز کھاتے ہیں آب جو چہروں کے تو ملاوٹ کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم گاؤں جو ہمیں بھی مطلب دیسی کھانے کو ملتا ہے تھوڑا بہت تو
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی بالکل درست فرمائےیں آپ مطلب کہ یہ ہے کہ گاؤں میں جو سکون ہے وہ آپ کو شہر میں نہیں ملے گا
جییک جی وہی تو موسم بھی اچھا رہتا ہے نا یار
بالکل بلکل شہر میں آپ حاصل نہیں کر سکتے اس موسم کی خوشگواری کو آپ مطلب کہ ہوا کو بھی محسوس نہیں کر سکتا آپ شہر میں جس طریقے سے گاؤں میں ابھی دیکھیے ہم ایک اپنے دوست کے دکان میں بیٹھے وہاں بھی چاکر کلنے ہے اتنی تیز ہوا ہے چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہوائیں آ رہی ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوشگوار موسم ہے چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگئی
ھیک السلام وعلیکم السلام
اللہ حافظ